ہلو
ہاں ش رام جی بتائیے ح چال
وعلیکم السلام
اللام علیکم آؤ بتائیے خرییے تھے سر
سب خیریت ہے اپنا بتائیے
سب ٹھیک ہی ہے ادھر چکی طرف ہیں
کا کرن کرکور طرم جی
ہ ایسے ہی آیا تھ گورے
تارو گوپ کے گھر گئے تھے کیا
نہ نہیں نہیں
مرگوب کہاں ہے
گھر ہوگیا بات ہو گیا ہے مرگو
ہم تو فون لگیں نا
ھمم
تو مرگو بولو نا کہ ہم جا رہے ہیں ڈالتے گا
س جنتا ہو گئیل ہوبا
ڈیج اندر بھی کام دھرنا لگا دی کا جیون نہیں جا رہا ہے کہ
کا پتہ
ہ
تب گھرے سے ہو گھرے سے کھانا وانا کھ کے گئے ہیں چرخوری پرا
ھمم ہو گیا بھوجن پانی
کل تو بابا سے بات ہوا تھا جی لجن بابا سے
ہوں
ہم کل ہار مان گ ہ بابا
ھمم
سر نہ نتی وسان بات نہ ہے ابھی بہلاون دان ابھی کادو سب کروا اتیھی سب کلیئر کر لیبھی تب
ہوں
ایس ہم کہے کہ کن تو ج بال
ہوں
اتنا وسن بات نہ ہے مظر ہو ن تو بات کرا تھتے
گئی حالتیوں میں
ہاں مظر حسین نے گئےل سے
کوڑی کودرا ہوئیت ہے کا ہم جا رہے ہیں بہن میں کھ دینا جی ہوں
تھڑی کدرا ہو رہا بہان داگے کر دیے تھے وہ
ہوں نہیں آگے س مت مطلب نہیں یہاں گالے گ نہیں کھیتبا میں مونگ سگ کے یہ سب تو ہمر تو مکئی سکئی ب ہمر پانی ہےلا دول بات تو
ار مکائی کاط آپ کو جوتوا دینا چاہیے تھا
نہیں ار
کوئی نہیں دھان روپے گا ارے کوئی نہیں دھان روپے گا آپ دیکھ لیجیے گا
ہوں نہیں روپے گا
اچھا تو ہم یہ ہی ہیں ہم سب ایک چاش کروا دیے ہیں سکھ لے
سب گل جائے گا دس ھمم
ارے نہیں گلتا ہے نہیں روکتا ہے دن تب ن مجبوری میں ہم کو جتوانا پڑ گیا سب کہاتھوں انیں سب جوتوا دیا
کیسے ن کا ہوا ہے روپے میں گڑا ہے
گڑ اڑوا میں گتا ہے
ھمم ھمم
ہاں یہ سب پہلے سے پوچھنا چاہیے نا آپ کو
ہو سب روپا جتا ہے
باکرا کھائے میں رہتے ہیں خالی تو گٹی
روٹا بیٹر سے ہے س جوتوائیں گے پانی ہلا کے پھر جوتوائیں گے سڑے گا دس دن کہاں رہے گا جی
ہم تو ایک چس کروا
ہاں ارے ایک ایک چس کروائےے سے مطلب نہیں ہے کرویلکا میں س پن نہیں ٹکتا ہے ہو اتنا پانی نہیں نا گر رہا ھمم
ابھی کروا دی ہیں ایک کس نا پ پانی گر رہا ہے پانی بھریں گے نہ تو بھر جائے گا ایکس کروا کے چھڑ دیں گے تو کہسے نہیں ٹکےا
کاج ہاںامکھی کری ہمار سپرب ج گربک
ہاں انہ کے روک جس بات تو صحیح ہے ین کی دقت نہیں سر قانونی کرتا ہے سب خر ول
ھمم
چاہے گاؤں والا کنا روب ہوا گڑت ہوا گول میں نکل جاتا ہے کھیت میں سے
ھمم
ہاں
اچھا پن میں روٹ بیٹروا چل کٹ
نہیں کاتا ہاں
وہ کوئی دقت نہیں اتنا مٹمر نہ حلے
جرییا تو سب کٹائی ج ہے
ھمم
کچھ کچھ رہ جائے نا کچھ کچھ رہ جاتا ہے نا
ھمم
گوڑو میں گڑتا ہے ہم دیکھ ہیں نا جتنا تھا ان سب کے او کو سب کے جوتا گیا ٹوٹل آدمی کے جتنا ادھر تھا دیکے بغل میں انو جادو کے کلام چچا کے سب کا تھا سب جتؤ گ ہے
چھڑ د ہ نہائی ہوتا ھمم مان اتنا ہے ان کے گڑبےت رہی گرجا جھوٹوں کے
گڑتا ہے وہ جا رہا ہے کھیتی باڑی میں ہلنا ہے یہ نہیں ہے
ہاں
کڑاال ب دی ب ڈبر لگ کر
ھمم
لیبر لگا کے کروا لیتے ہیں
تب اپنے کہاں سے ہوگا یہ چھوٹا ٹریکٹر وال لینا ہے وہ پچیس پچاساٹھ ہزار میں ملتا نا
ھمم
کوورار پنار کریے ایک دم ضروری ہم کہ
توک سے کہاں ہوگا
کہاں نہیں ہوگا کھیتی باڑی ہوگا اور کا ہوگا
سب ک جوتا جگا
موٹا دھان گوم نہیں ہوگا ل کوڑا وڑاب بڑھیا رہتا ہے سب آدمی کم لگے گا
مان لیجیے کوڑار ہم روپ دیے اور سائڈ سے جو کڑواتے ہیں وہ گڑیا جو جائے گا نا سب تو ٹھیک ہے جی
پیسہ ویسا کہوں سے آئے تب ن پہنچل جائے
م کے کوڑار کرنا ہے نا
کیا کرے رہتا ہے
کہ رہے ہیں کہ پوسٹ آفس میں جوائن کر لیجیے کوئی سانیمان دس
تا ہم کہے نہیں کہسی بتیا کرو تو تورا بتوں کرنے میں لگ رہا ہے کہ مارے لگے گا وہب لگ
ارے ہم جتی ہے ہم بات کیے جی نہیں مان رہا ہے نا کسم بتا رہے ہیں ہاں رات ہم کال ہسٹری دکھا دیں گے ریکارڈنگ دکھا دیں گے
اسن آدمی ہے کہ مے اگو کے دس پندرہ دن میں آے جا پیسا جان رہا ہے
سیدھے بول رہا ہے کہ جب ابھی درجاری نہیں دے سکتا ہے تو کا پیسہ دے گا کا وشواس ہے ایسے کر رہا ہے نا ہم تو کل شام کے کس ہم شام کے ہم بات کیے ہیں
نیتیشو دیدیا
ابھی نہیں دیے ہیں وہ سنڈے کے دے دیں گے
ا ہ
سوم وارک دینا ہے پیسہ نا سوموار یا منگلوار کو جمع کر دینا ہے
کہ کا دین ہ
ہاں دیکے م می اور ابو کے آدھار کارڈ آ اپن آدھار کارڈ
ھمم
ا ایکگو ریسیڈینشیل بنا لینا ہے
ھمم
ابھر ڈٹ کچھاس کروا کے دینا ہے
ھمم
اتنا چیز اتنا چیز دے دینا ہے آدھار کارڈ م اب ابو اور امی کے آدھار کارڈ رہے گا اور آپ کا رہے گا
ھمم ھممم
تینوں کا پن فارم بھیجے ہیں بس فارم میں اوریجنل سائن کر دینا ہے ہے سائن کر کے دس ہزار روپیہ دے دینا ہے
ہاں
اب مان لیجے ج نا دو چار پانچ سو خرچہ ہے آپ کو سے
ہاں
م نے دس ہزار پانچ سو روپیہ خرچا آ ب ڈی
ہو جائے گا
ارے آپ کے پاس ہوگا جی دیکھ لیجے ایک دم ہنڈریڈ پرسینٹ کام ہے اوک
ولے سموہ بننا رہتا ہے یار
ہم سمجھ رہے ہیں لیکن ہم ہول ہسٹری تک دکھا دیں گے ہمرات بات کیے ہیں سر سے بولولے کہ نہیں ہماں بھائی بابو کہاں سے ہم پیسہ
لگائیں گے ہم دوست بول رہے کہ ار بابوا کہاں سے پیسہ لگائیں گے ہم دوست سے بات کر رہے تھے
ھمم
تو پھر ہمرا بولے نا ہم ا بولے سدام جی سے بات کر لیجے ہم بھی بولے بولے کہ نہ ایسا دم ج نہیں ہو پائے گا ابھی تو دینا ہی پڑے گا اسٹارٹنگ میں ہی ایسے ہوگا تو کہاں سے کم ہوگا کہاں سے کریں گے ہم کوے جیسے
ایسن تھوڑی ہے کہ اب ن نہ گئیس سے گ کہا سا زمین س بیچ دب تھوڑی ہے کیا
جیسے ہم کا اچھا ہے سر
ہوں
ارے ایکم ہم لوگ کا کاسٹ مسلم ادھر ریا دن کے وہ کہہ رہے تھے
ہاں
تو ہم کروا لیں گے
پرواے
ہاں میں نے وہ کہ رہے تھے کروا دیجیے
ہوں ہوں
ارے بہت آدمی کہ رہا ہے کہ ہم کروا لیں گے کروا لیں گے لیکن ہم رتی بول دیے ہیں کہ ٹھیک ہے
ہوں
سر ہم پیسہ دوا د رہے ہیں سب سے اگر کام نہیں ہوا تو سمجھے کہ سب میرا گاؤں کا کپار نوچ دے گا
ہاں
کام نہیں ہوگا تو پیسہ ہم آپ سے واپس لیں گے س نہ نہ سر رام جی ایسا بات نہیں ہے آپ کو ایک دم کام ہوگا ہم کلے نہیں ہوگا تب سر پیسا تو ہمو کپانو جگا س گاؤں بولے کہ ہم پس پیسہ ہم دے دیں گے
جان پہچان کا آدمی ہاں
ہاں تو مے پیسہ دیتا ہیں ککرا
ہر ایک بڑا اڑھ لک ڈوبیلے ہی سے نہات پے گھر کہ لگ وہ
ہاںرے ہم سمجھ رہے ہیں اڑھائی لاکھ ڈبائیں ہیں تو چ م ہم تو دو ل روپ دے تو کوٹوا میںا نہیں ہوا تو دیکھے ایک جیسے دیے تھے
ہوں
ایک بار میں ہم پیسہ لیے گا ہم کو پیسہ چاہیے تو چاہے
ہوں
پرے جا کے ہم دارنا ڈال دیے تھو کر نا
ہوں ہ
کیا ہم کلی پیسہ د دے چیک کاٹ کے تورت دل ن
م واپاس ہو گیا
پیسہ ترنت دیک سکتا ہے میں نے پندرہ دن کے بعد ترت واپس ہو گیا تھا
ہ
ایکو روپیہ نہیں کاٹ لیتا پیسہ س ہاں بولے کہ جب کام نہیں ہوا تو پیسہ کٹنے اور نہ کٹنے کے بد کہاں سے ہیں
ہ
اسی طرح سے ان کے پس بھی بول دیے ہیں کہ ہم میٹرک سرٹیفکیٹ تیار کر ل سر پیسہ نہیں د رہے ہیں
ہاں
خ کو اس چیز میں ہونا چاہیے نہیں ہوگا
ہاں
ارے ٹھیک ہے دس لیکن کے دی آٹ لیکن کے اوپر دو لیکن قسمت خراب نہیں ہوا دوگو کے پیسےے میں سےا کاٹ کے واپس کریں گےا دیں گے اگ لے کے جائے گا کہاں ا تو ہمار ہاتھ میں رہے گا ا مان لیجیے دس میں دسوں کا نہیں ہوا سمجھیے کہ اس کو پیسہ کھانا ھانا تھا تو سمجھئے اس کا گھر دھرا ہم سب دیکھ رہے ہیں دارکندر گنج میں وہکا جائے گا وہ
ہوں
ڈال تنے گنج کراد ہے
تو تم لوگ ایگزام لکھ دیا
جام لے کے گررییسا ہے نا
ہ
چ چار گو ہمیں لےیکن گئےل تھے ہم سے ا بال تھا
ہوں
بوالے ک تھایں چار ا ہاں ایک بار لےگ تھا صاحب کا بیٹا
ہاں
چار ہم لوگ تھے چاروں گا فرسٹ کلاس روم لیے تھے گروی میں ہوٹل میں
ہ
صاحبے روم کھوج دیے تھے
ہوں
آرام سے ہویں چار دن کیسے ہو رہا ہیں
ہاں
اگزام اگزام دیے اس کے بعد پھر وہ گھر ہی آ گئے ہیں تو جیسے ابھی کرا لیجیے جگ نا نجول جی تو دو ہزار اٹھائی میں آپ کا بھی جوائنگ ہو جائےا دو ہزار ستائیس میں ہم لوگ جوائن کر گ دو ہز اٹھائیس میں آپ کا جوانی ہو جائے گا ا ابھی نہیں کروائے گا اگلا سال کروائیے گا تو پھر دو ہزار انتیس میں جوائن ہوگا تب تک بتائیے کہ تین سال جو بیٹھیے گا نا
ہوں
تین سال میں آپ کا پروموشن ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ تین سال کے بعد اس میں ایگزام کمپٹیشن کر دیوے یہ تو بات ہے
ہوں
ال سب دیکھ لیجے سرو ن ہوگ تو سروال جین تو